ہلو ہلو
ہیلو
ہاں وعلیکم السلام ہلو
تو
ہلو تو سلمان بھائی جان ہلو ہلو اور ب ہیلو ہلو ج دیر ب رہ ہلو
ہاں
اور پت ہی ہے سلمان بھائی
وعلیکم السلام رحمت اللہ کیسے ہیں سلمان بھائی بہت دنوں بعد آپ کی آواز سننے کو ملی
الحمد للہ سب خیریت ہے آپ سنائیے گھر میں سب کیسے ہیں
اللہ الحمد للہ اللہ کا کرم ہے امی ابو بھی ٹھیک ہے بچے بھی پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں آپ کے یہاں سب کیسے ہیں
سب ٹھیک ابو کھیت دیکھنے گئے ہیں اور بچ بچے بھی چھٹی میں گھر آئے ہوئے ہیں سوچا آپ سے اطمینان سے بات کر لوں
بہت اچھا کیا آج کل لوگ فون پر بھی کم باتیں کرتے ہیں جبک رشتے نبھانے کے کے لیے بات چی ضروری ہوتی ہے
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے پہلے لوگ شام کو بیٹھ کر حال چال پوچھتے تھے اب ہر کوئی اپنے کام میں وست رہتا ہے
ہاں ہاں لیکن اگر ہم ایک دوسرے سے جڑے رہے ہیں تو سماج بھی مضبوط رہے گا محلے میں بھی لوگ بیچ م ملاپ بنا رہنا چاہیے
ہوں صحیح بات ہے اگر کسی کے گھر کوئی پریشانی ہو تو سب کو مل کر مدد کرنی چاہیے یہی انسانیت ہے
جی ہاں اور چھوٹے موٹے میں مت بد ہو تو انہیں بات چیت سے حل کرنا چاہیے ناراضگی بڑھانے سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا ہے
ہوں ہوں ہمارے گاؤں میں پہلے لوگ مل کر کھیتوں کا کام کرتے تھے اب دھیرے دھیرے وہ رواج کم ہوتا جا رہا ہے
اگر پھر سے مل جل کر کام کرنے کی عادت بنے تو کھیتی بھی آسان ہوگی اور لوگوں میں بھائی چارہ بھی بڑھے گا
بالکل بالکل اس بار دھان کی فصل کیسی دکھ رہی ہے
ہ الحمد للہ ابھی تک تو ٹھیک ہے اگر سمے پر بارش ہوتی رہی تو پیداوار اچھی ہوگی
ہوں ہمارے یہاں بھی دھان کی روپائی لگ بھگ پوری ہو گئی ہے اب موسم پر نظر ہے
کھیتی میں محنت کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے کسان پورے سال امید ہے سہارے محنت کرتا ہے
صحیح کہا آپ نے آج کل کھاد اور بیج کے دام بھی بڑھ گئے ہیں اس لیے کسان کو پہے سے زیادہ سوچ سمجھ خرچ کرنا پڑتا ہے کیوں
ہاں ہاں اور اگر گاؤں کے کسان مل کر کھاد اور بیج خریدے تو کچھ خرچ کم ہو جات ہو سکتا ہے
ہوں یہ بہت اچھا سھؤ ہے مل جل کر کام کرنے سے ہر کسی کو فائدہ ہوگا
اسی طرح اگر گاؤں کے نوجوان کھیتی کے ساتھ کوئی چھوٹا کاروبار بھی شروع کرے تو آمدنی بڑھ سکتی ہے
بالکل بالکل بھائی جان میں نے سوچا ہے کہ کھیتی کے ساتھ اناج کی خرید بکری کا چھوٹا کام بھی شرو کیا جائے
یہ اچھا وچار ہے اگر ایمانداری سے کاروبار کیا جائے تو برقت بھی ہوتی ہے اور لوگوں کا بھروسہ س ملتا ہے
ہوں صحی کہا کاروبار میں بھروسہ سب سے بڑی پونجی ہوتی ہے
اور اگر گاؤں کے کچھ لوگ مل کر ساجھے داری میں کام کرے تو بڑے کام کے کام بھی آسان آسانی سے ہو سکتے ہیں
ہاں لیکن سمجھداری میں صاف حساب کتاب اور آپسی بھروسہ بہت ضروری ہے
صحیح کہا کاروبار میں بھروسہ سب سے بڑی پجی ہوتا ہے
ویسے گاؤں کے نوجوانوں کو بھی کھیتی اور کاروبار کی طرف دھیان دینا چاہیے ہر کوئی صرف نوکری کے پیھےھاگے ضروری نہیں ہے
جی جی جی
ہوں
ا ا
اگر سب لوگ مل کر کام کرے اور ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائے تو ہمارا ساج اور گاؤں دونوں آگے بڑھیں گے
جی یہ تو بالکل صحیح بات ہے
ہوں
ہاں ہاں اس بار دھان کی فصل کیسی دکھ رہی ہے ہلو
ہاں ہلو ہیلو
ہاں بولیے آائی جاؤ
ہاں باقی سب تو صحی ہے بس بارش کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے
بالکل بالکل اگر بچے بچے بڑوں کی عزت کرنا سچ بولنا محنت کرنا سیکھ جائیں تو سماج اپنے آپ بہتر ہو جائے گا
ہوں ہمارے محلے میں کچھ نوجوان ہر رووار بچوں کو مفت میں پڑاتے ہیں یہ بہت اچھی پہل ہے کیوں
ماشاء اللہ ایسی کوشش ہر گاؤں میں ہونی چاہیے جو پڑھا لکھا ہے وہ دوسروں کی مدد کریں
اور جو لوگ کاروبار میں آگے بڑھ گئے ہیں انہیں بھی نئے لڑکوں کو کام سکھانا چاہیے
بالکل اگر ایک آدمی پانچ لوگوں کو روزگار دینا شروع کر دے تو کتنے گھروں کا بھلا ہو جائے گا
یہی تو اصلی ترقی ہے بھائی جان صرف اپنی لیے نہیں بلکہ پورے سماج کے لیے سوچنا چاہیے
سلمان بھائی آپ نے کھیتی میں اس بار کون سا بیج لگایا ہے
میں نے دھان کی اچھی قسم لگائی ہے ساتھ میں کھیت میں سمے سمے پر پانی اور کھاد کا بھی دھیان رکھ رہا ہوں
بہت بڑھیا میں بھی اس بار کھیتی میں تھوڑا نیا طریقہ اپنا رہا ہوں تاکہ پیداوار اچھی ہو
ہوں ہوں نئی چیز سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے اگر فائدہ ہو تو دوسرے کسانوں کو بھی بتانا چاہیے
بالکل گیٹ بانٹنے سے کم نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑھتا ہے
ہوں آج کل منڈی کے بھاؤ بھی روز بدلتے رہتے ہیں کسان کو صحیح سمے پر فصل بیچنی چاہیے
ہ جلد بازی میں بیچنے سے کبھی کبھی نقصان ہو سکتا ہے سان بھر
ہاں اگر گاؤں کے کسان مل کر اپنی فصل بیچے تو انہیں اچھا دام بھی مل سکتا ہے کیوں
صحیح کہا ہے ایک جٹ ہو کر کام کرنے میں ہمیشہ طاقت ہوتی ہے
اور کاروبار میں بھی یہی بات لاگو ہوتی ہے اکیلے سے زیادہ لوگ مل کر کام کرے تو آگے بڑھنا آسان ہوتا ہے
لیکن ساجھےداری میں ایمانداری کی سب سے ضروری اہم بھومکا ہوتی ہے
جی جی جی بھروسہ ٹوٹ جائے تو کاروبار زیادہ دن نہیں چلتا ہے
سلمان بھائی گاؤں میں صفائی پر بھی دھیان دینا چاہیے صاف ستھرا ماحول رہے گا تو بیماریاں کم ہوگی
بالکل بالکل مسجد اسکول سڑک اور محلے کی صفائی ہم سب کی ذمہ داری ہے
اگر مہینے میں ایک دن پورا گاؤں مل کر صفائی کرے تو کتنا اچھا رہے گا
بہت اچھا سجھاؤ ہے اس سے لوگ میں اپناپن بھی بڑھے گا
اور اگر کسی غریب پریوار کی مدد کی ضرورت ہو تو سب لوگ مل کر مدد کرے
یہی تو انسانی ہلو
ہیلو
ہاں
ہلو
ہاں وہاں ساؤڈ آیا
بول رہے ہیں ہیں کہ آپ نے جو چھوٹا ویاپار شرو کیا تھا وہ کیسا چل رہا ہے
ہلو
ہلو ہاں ابھی آواز آیا
جی جی جی سلیم احمد
بول رہے ہیں کہ جو آپ نے وہ جو چھوٹا ویاپار شرو کیا تھا وہ کیسا چل رہا ہے
وپار تو اچھا چل رہا ہے
ہمم
الحمد للہ دھیرے دھیرے اچھا چل رہا ہے شروعات چھوٹی تھی لیکن محنت لوگوں کے بھروسے سے کام بڑھ رہا ہے
ہاں ماشاء اللہ اللہ اسے اور برکت
امین امین آپ کی دعات چاہیے ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ آگے چل کر کھیتی سے جڑے سامان یہ دکان بھی کھولو
یہ تو بہت اچھا خیال ہے گاؤں کے کسانوں کو بھی سویدھا ملے گی اور آپ کا کاروبار بھی بڑھے گا
انشاء اللہ اور اسی سلسلے سے میں آپ سے ایک اور رائے لینا چاہتا تھا
جی جی فیروج بھائی جان بتائیے کس بارے میں رائے چاہیے
میں سوچ رہا تھا کہ کھیتی کے سامان کی دکان کے ساتھ ساتھ بیج کھاد اور کیٹناشک بھی رکھ ہو تاکہ گاؤں والوں کو شہر نہ جانا پڑے
بہت اچھا خیال ہے آپ کا اگر صحیح دام اور اچھی کوالٹی کا سامان دیں گے تو لوگ ہمیشہ ہمارے پاس ہی آئیں گے
ہاں یہی کوشش رہے گی میرا ماننا ہے کہ کاروبار صرف کمائی کا ذریعہ نہیں بلکہ لوگوں کی سویدھا کا بھی مادھیم ہونا چاہیے تھا
بالکل بالکل جب کاروبار میں ایمانداری ہوتی ہے تو گراہک بھی بھروسہ کرتے ہیں اور
اور گاؤں کے لڑکوں کو بھی دکان پر کم سکھایا جا سکتا ہے اس میں انہیں روزگار ملے گا سب ت مارک میں گلتی ہاں اگر وپاری کا دو نوجوانوں کو کام سکھا دے تو کئی پریوار کا بھال ہو جائے گا
صحیح کہا سماج کی ترقی اکیلے نہیں ہوتی ہے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہی پڑتا ہے
ہمارے بزرگ بھی یہی کہاں کہا کرتے تھے کہ محبت اور بھائی چارے سے بڑا کوئی دھن نہیں ہوتا
بالکل بالکل آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اگر بیٹھ کر بات کر لیں تو زیادہ تر مسئلے وہیں حل ہو جاتے ہیں
وہی کہا رشتہ توڑنا آسان ہے لیکن انہیں نبھانا اصلی بات ہے
اور گاؤں میں اگر کسی کے یہاں شادی بیماری یا کوئی پریشانی ہو تو سب کو مل کر ساتھ دینا چاہیے
جی ہاں یہی ایکجٹتا سماج کی مضبوط بناتی ہے
ویسے اس بار کھیت میں پانی کی کیا ویوستھا ہے
ابھی تو ٹھیک ہے لیکن اگر بارش کم ہوئی تو موٹر چلانی پڑے گی ہم لوگ کو
ہوں ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے بھی کھیت کے کنارے پانی روکنے کا انتظام کیا ہے سے سینچائی میں سویدھا رہتی ہے
اچھا کیا ہے پانی بچانا آج کے سمے میں بہت ضروری ہے
ہاں اور اگر کسان ایک دوسرے سے انوھو ساھا کرے تو سب کو فائدہ ہوگا
میں نے دیکھا ہے کہ جو کسان نئی جانکاری سیکھتے رہتے ہیں اس کی پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے بھائی جان
بالکل بالکل سیکھنے کی کوئی عمرد نہیں ہوتی ہے
اور بچوں کو چھٹیاں میں تھوڑا بہت کھیتی کام دکھا